السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان اور سب بڑے کی رت میں امی جان ابو
الحمد للہ خیریت سے ہے اور جناب آپ خیریت سے ہو
ہاں اللہ تعالی کی مہربانی ہے بھائی جان سب بڑھیا کی رت میں
الحمد للہ الحمد للہ ہمارے امی ابو جان سب خیریت سے ہے اور آپ کے امی ابو جان خیریت سے ہیں
امی جان ابو جان چھوٹے نواب بڑے نواب سب بڑے کیرت میں ب جان اورب سب کھانا وانا کا لیا
الحمد للہ ہم بھی کھانا کھا کے فارغ ہو گئے معاشاء اللہ کھانا بھی دیکھیے بہت ضروری ہے آپ نے بھی کھا لیا کھانا
ہاں کھانا ضروری ہے بھائی جان مگر کھانے کے ساتھ میں پوشٹک کھانا بھی کھانا چاہیے کیونکہ کھانے پیٹ بھرنے سے مطلب نہیں ہے کیونکہ اچھا اچھے سواستھ کے لیے اچھا بوجن شدھجن ہونا بہتف س کے و گن
ماشاء اللہ فائی فرمایا اپ نے
اسی لیے ہے نا جو باہر کی جو چاٹ پکوڑی ہوتی ہے ایسے جو پاسٹ بٹ وغیرہ ہوتا ہے ان کا ان کا سیون بہت کم کرنا چاہیے بھائی جان کیونکہ ان سے جو آنے والی جو بیماریوں سے گرسستت ہوتی ہے جیسے کینسر بیماری ہو جاتی ہے پیٹ کی سمسیا لی اور پرابلم ہو جاتی ہے اور اور بھی کئی کئی کئی جو بیمارییاں اتپن ہوتی ہے وہ کیا جیسے باہر کے کھانے سے ہوتی ہے تو یہ ان ان کھانے سے بچنا چاہیے
ا بات جاں باہر کی چاٹ پکوڑی ہوئی ہے اور چاٹ وغیرہ ہوئی آلو چھولے ٹکیا وغیرہ اور چاؤمین برگر موموس اور بھی کئی ایسے کھاد ہیں جو دیکھیے ان کھانوں سے ب چاہیے ہمیں آپ نے کئی بار آپ کو ایک بات بتاتے ہیں ہم آپ نے کبھی کیا کیا دیک کے ہشہاں چلیے
ہاں مکیا بڑ بنی رہتی ہے کیڑے مکوڑے پڑے رہتے ہیں اور وہ ج ایسے آلو کو چھل ہے ایسے جلتا ہے جیسے ہاں تو یہ
نال اور یہیور دیکھ
اچھا
نی کے پاس ضرور لگائیں گے یہ
ہاں
دیکھیے آپ گندی مکھیاں کیٹا وائرس یہ چیزیں آ کہ ان میں پن اپنے لگ جاتے ہیں اور وہی لوگ ب کھا لیتے ہیں بڑے سواد لے کر
اب جیسے مارکیٹ میں کوئی بھی تھیلے وغیرہ لگاتے ہیں کیونکہ وہ روڈ پہ ہی لگاتے ہیں تو روڈ پہ کتنی دھول مٹی اڑتی رہتی ہے اور وہ کیا جیسے چکنی ہوتی ہے جیسے تیل کی پدارتھ ہوتی ہے اس کی چپک جاتی ہے اور وہ چپنے کے بعد میں ہم کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ کیا کئی بیماریاں اس سے گرست ہو جاتی ہیں اور وہ بیماری ایسی بیماری ہوتی ہے جو ہم جو ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی پھر بس میں
بے سک بے سک دیکھیے ان سے ایک بیماری تو یہ ہوتی اس کے علاوہ ہمارا ہمارا جو باڈی ہے اس پہ دیکھیے کنسیاں ہو گیا پھوڑے ہو جاتے ہیں پنسیاں وغیرہ ہو جاتی ہے تو دیکھیے ہمیں بہت دقتیں پریشانی ہوتی ہے تو دیک جتنا ہو سکے ہمیں جو ہے باہر کا کھانا تو جتنا ہو سکے نہ کھائے کھاانا تو ہمیں گھر کا ہی کھانا چاہیے دیکھیے گھر کا کھانا پوشٹک ہوتا ہے بھرپور ہوتا ہے معاش اللہ اور ایک چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھے جناب آپ نے کبھی ایک چیز کا غور فکر کرنا آپ گرم روٹی زیادہ کھاتے ہیں نا اگر گرم گرم روٹی کھانا بنتے ہی گرم روٹی کھاتے ہو آپ تو دیکھیے زیادہ کھلاؤ میں آتی ہے تو وہ گ گھر کی برکت اٹ جاتی ہے اس سے تو تھوڑا ہلکی پھلکی تھوڑا ٹھنڈی ہے تھوڑی ہلکی میڈیم رہے تب جو ہے آپ کھانا کھائے کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ باگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ روٹی تے پہ ہے اور کٹری پلیٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور گرم گرم آتی رہتی ہے کھاتے رہتے ہیں گرم تو دیکھیے پتا ہی نہیں چلتا روٹی جہاں آپ تین روٹی کھاتے ہو نا وہاں چھ روٹی چل جائے گی آپ کے پیٹ میں
صحیح بات ہے بھ جان
اور وہ نقصان اور کرتی ہے پھر نقصان اور کرتی ہے گرم روٹی تو تھوڑا مطلب تھوڑی میڈیم روٹی کر کے کھایا مطلب زیادہ گرم بھی نہیں نہ زیادہ ٹھنڈی اتنا کھائے ہاں آپ کو لگتا ہے حساب سے کہ ہاں گرم ہے بس
بےسک بیسک بھائی ج نا آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ کھانے میں تسلی بھی ہونا چاہیے چاہیے کیونکہ کھانے کو ایک رحمت طریقے سے کرنا چاہیے بیٹھ کے اپنے لحاظ سے کھانا چاہیے کیونکہ کھانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ا چونکہ ہم جلدی جلدی کھائیں گے تو وہ ہارٹ پہ پریشر پڑے گا وہ شریر ایسے ہی خراب ہو جائے گا
بییسا
کھانے کو ہو سکے نا جتنا چباک کے چباک کے کھانا چاہیے اور دھیر سےکھھانا چاہیے ج جتنا آپ سے کھاؤ گے جتنا آپ دیر ایسے کھاؤ گے جتنا کم کھانا کھاؤ گے آپ جلدی جلدی کھاؤ گے تو کھانا زیادہ کھاؤ گے اور سواد سواد نہیں آئے گا ہم سواد لینے کے لیے تھوڑا دھیرے دھیر کھانا پکانا پڑتا ہے کھانا بھی کم کھانا کم
ہ ہاں پیسا دیکھیے کھانا چبا چبا کر کھاؤ گے نا آپ تو الحمد للہ آپ کا خون بنے گا چبا چبا کر کھاؤ گے ماشاء اللہ اس کو بالکل بارش کر کے کھاؤ گے الحمد للہ وہ شریر کو گڑ کرتا ہے وہ طاقت کرتا ہے اب لوگ بات چبات کیم اور سیدھاگلتے ہیں تو دیکھیے وہ نقصان کرتا ہے وہ دیکھیے پھرچ پچ نہیں پاتا صحیح سے ہانا پچ نہیں پاتا اور اگر آپ آپ اچھے سے چبا چبا کے کھاؤ گے باریک پیس کر کھاؤ گے الحمد للہ اپنے منہ سے تو وہ الحمد للہ وہ طاقت کرے گا اور ہمیں پچنے میں بھی دقت نہیں آئے گی پچ بھی جاتا ہے اچھی طریقے سے
پیسک بھائی ج نا آپ نے اچھا فرمایا کیونکہ کھانے کو چبا چبا کے ہی کانا چاہیے
جیسا دیکھیے کھانا اگر ہم ٹائم ٹیبل کھائے الحمد للہ کھانا آ کو بھی دیکھیے کھانا ٹائم ٹیبل کھانا بہت ضروری ہے ٹائم ٹیبل پر دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم کھانے ہم اتنے وچ رہتے ہیں کھانے میں مطلب کبھی کبھی تو اتنا وہ کرتے ہیں کہ ہم تین چار بار کر کے کھانا کھا لیتے ہیں اتنا بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے تو کھانا بھی دیکھیے لمٹ کھائے طریقے سے کھائے الحمد للہ اور ٹائم پر کھائے ہم تو بہتر وہ مانتے ہیں اگر آپ ٹائم پر کھانا کھاؤ گے الحمد للہ وہ صحیح رہتا ہے
ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا ب جان کیوں جو ج ایک ایک و تو دھیرے دھیرے کھاتا ہے کھانا ایک ویکتی اسپیڈ سے کھاتا ہے تو جو اسپیڈ سے کھاتا نا وہ کھانا زیادہ کھائے گا وہ کھانا زیادہ کھائے گا اور جو دھیرے دھیرے کھا کھائے گا نا وہ کھانا بہت کم ک کم کھائے گا
ہاں بیے سر صحی بات صحی بات بالکل صحیح ہے لیکن دیکھیے جو جو دھیرے دھیرے کھاتا ہے الحمد للہ بہت سکون ہے اس کھانا کھانے میں دھیرے جو کھاتا ہے وہ کھانا دھیرے دھیرے کھاتا ہے ماشاء اللہ وہ طاقت کرے گا گن کرتا ہے وہ ہمیں دیکھیے ایسا بھی نہیں کرنا کہ تھالی میں چار روٹی ہے مان لو کہ تین ہم کھا لے ایک وہ کھا لے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی اس کی استفا اس کو دینا چاہیے م لو اگر ہم پلیٹ میں اگر چار گلاب جامن ہے تو ایسا نہیں کہ میں تین کھا لوں وہ ایک کھا لے بھائی دو اس کے دو اک آپ کا ہے دونوں بربر مل جل کے مل جل کر کھائے الحمد للہ اس میں کوئی اطراض نہیں کوئی حرض نہیں
اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ ان چیزوں پہ توھ صبر رکھنا چاہیے کھانے میں
ب تاک ب تاک کئی بار کیا ہوتا ہے بچے لوگ جو ہوتے ہیں بچارے لڑتے ہیں آپس میں آپ جانتے ہو چھوٹے بچے کتنے دی ہوتے ہیں اگر مان لو دو بھائی ہے تو بڑے بھائی ہے نا سوچتا ہے چھوٹا بھائی کیا تھوڑا آپ جانتے ہو چھوٹا بچہ ا رہتا ہے چھوٹا بھائی رہتا ہے تو وہ دیکھیے وہ سوچتا ہے کہ میں دو تین لے لوں میں زیادہ لے لوں یہ کم لے اور پھر دیکھیے بڑا بھائی مجھ چھوٹا بتائیے چلو کوئی نہیں لیکن یہ دھیرے دھیرے وہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے
بہت اچھا فرمایا بھائی جان ان چیزوں پہ کیونکہ یہ یہ یہ چیزوں پہ اپنے گھر کے واتاورن پہ نربھر کرتا طہ بھائی جان کیونکہ واتاورن اچھا رہے گا تو اور تو بچے بھی اچھی لحاظ سے سیکھیں گے اور اچھا ماحول سیکھیں گے بھائی جان
بے سک صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے جی دیکھیے ہمیں تو یہی ہے جناب کہ بپ خاص طور اپنے بچوں کا دھیان رکھے کیا ہوتا ہے بچے کو آپ جو ہے ٹفن وغیرہ پیک نہیں کرتے تو بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ لو بیس تیس روپے جا کےچھ کھا لینا بازار میں سے آپ کو ب لگے تب تو بچے کی دیکھیے پھر نگر وہیں پڑتی ہے بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں چاؤمین برگر موموز پوہے وغیرہ کچوری جلیبی سموسے ایسی چیزوں کو پہ جائیں گے بےچارے کیا کریں ان کو بھی پیٹ بھرنا ہے پیٹ بھریں گے آپ نے بول تو دیا کچھ بھی کا لینا تو وہ تو وہی کھائیں گے جو ان کے کو بوک لگےی ان کی اچھاگی جو اچھا لگےا وہھائیں گے وہ لیکن دیکھیے پھر وہ بازار کی چیزیں کھا لیتے ہیںوں تو بچے اس سے بیمار ہو جاتے ہیں باہر کا کھان کانے تھے تو دیکھیے ہم اپنے بچوں کا صبح جلدی اٹھ الحمد للہ بچوں کا ٹفن پیک کرے بچوں کو گھر کا کھانا بھیجے الحمد للہ وہی طاقت کرے گا باہر کا کھانے سے بچے کے اندر طاقت نہیں آتی فاسٹ فوڈ کھانے تھے طاقت نہیں آتی بچوں میں
ویشک بھائی جانا آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ بچوں کو ہے نا اپنے واتاورن ان کلت اور سیزن کی سیزن میں جو بننے والی سبزیاں کھلانا چاہیے تاکہ ان کے پیٹ پہ ان کے جو دماغ پہ ان کی مطلب مانسک استھی کی استھتی اچھی بنی رہی تو ان کو ایسا نا سی مطلب سیزن کی سبزی کی چھلانا سی بھ جان
ب شخ صحیح فرما ج نام آپ نے
آپ جیسیے بناسی جنے کی سبزی کھلائیں گے تو وہ بیمار پڑ جائے گا
بچوں کو اچھا کھانا کھلائے اچھا پوشٹک کھانا کھلائے الحمد للہ بچوں کو اگر آپ اچھا کھانا کھلاؤ گے ماشاء اللہ بچوں میں طاقت آئے گی بچی میں طاقت آئے گی الحمد للہ اور اگر بچوں کو آپ پاٹ فوٹ باہار کے کھانا ک کی کھلانے کے لیے بولو گے تو ہم تو پھر دیکھیے آپ کو نقصان ہے وہ بچہ بیمار ہوگا بچے کی طبیعت خراب ہوگی بچے میں تھکاوٹ محسوس ہوگی بچے کا مانسک تناؤ جو ہے تناؤ میں رہے گا وہ مانسک سنتولن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سر درد وغیرہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے اس لیے ہمارے بچوں کو باہر کا کھانا کھانے سے بچائیں
ہاں یہ بیسک وائیجان ہونا چاہیے کیونکہ ان چیزوں پہ فوکس بھی ہونا چاہیے کچھ چیزیں کو مطلب ہے نا گھر پہ گرب سے ہی وکاس ہوتا ہے اور مطلب پریوار کے سدسیوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے
بے شک بےش تک صحیح فرمایا آپ نے
تو بھائی جانا آپ سے گپتگو ہو کے بہت اچھا لگا ہم آپ سے پھر بات ہوگی خد آپ سلائی جان
بے شک آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات ہوں